ار
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت سے ہو
جی الحمد للہ ب بل ٹھیک ہوں میں آپ سنیں
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کی
جے آج کل نہا میرے ایک بات میرے سہن میں آ رہی ہے کہ ٹی وی دیکھنا زیادہ بہتر ہے موبائل فون مالک ہے نا
دیکھو جو ٹیکنالوجی وغیرہ بڑھ رہی ہے آپ کو نیو نیو اپڈیٹس جو ملتے ہیں وہ فون سے ملتے ہیں ہے نا اگر اپنچ اچھے سے یوز کریں گے تو فون ہمارے لیے بحد ایک اچھا ٹیچر کے روپ میں ثابت ہو سکتا ب
جی بالکل
اور ایک یہ ہوتا ہے کہ یار مس یوز زیادہ ہو رہا ہے آج کل فون کا تو مس یوج کی وجہ سے کیا انسان ٹائم بہت برباد کر رہا ہے اس پہ
جی بالکل آج کل لوگ زیادہ تر موبائل ہی استعمال کرتے
جی وہی تو
جی ج
اور دیکھا جائے تو ویسے آپ اپنے کیا بولتے ریل جو آتی ہے نا
جی جی جی
اس پہ ٹائم برباد کرنے کی وجہ سے اگر اپن ٹی وی وغیرہ دیکھیں تو وہ بیسٹ رہتا ہے کیونکہ اس کا اینڈ ہے
جی بالکل ابھی دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جی ایک ریل دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارا ایک گھنٹہ کب نکلے گا ہمیں خ خود کو پتا نہیں چل گا
ہاں وہی تو ارے ایک گھنٹہ کل کی بات ہو تو میں مطلب ریل اسکرول کر نے لگا کیا بولتے ہیں پتا نہیں چلاو بارہ کو بج رہی سوا بارہ کو بج رہی
جی وہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے
ہوتا کیا نیندی پوری نہیں ہوتی پھر وجہ سے
جی بالکل پھر نیند پ نیند نہیں ہوتی پورے دن تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے پھر
ہاں ہاں آپ دیکھو اپن کیا بولتے ہیں دس سوا دس تک تو اپن فری ہوتے ہے کھانا وانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑاا سوچتے ہیں یار پانچ دس میں فون چلا لیں لیکن وہ اپنا آدھا ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے
جی بالکل وہ کب آپ کو آپ کو تو پھر بھی ساڑھے بارہ بجتے ہیں مجھے ایک ایک دو دو بج جاتے ہیں
ایک ایک دو دو بج جات پھر اٹھتے کتنے بجے ہوپ
ساھے آٹھ نو
اچھا ارے یار میں میرے تو کیاسےترا کام توس بجے جلدی اٹھنا پڑتا ہے چھ بجے تو اٹھ ہی جاتا ہوں
جی بالکل وہ ہوتا ہے بٹ ابھی ایسا ہے نا کہ ہماری امی اٹھاتی دنی میں
اچھا آپ کے ہم لوگ اٹھاتے بھی ہیں
نہیں نہیں اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے وہ بولیں گے سوورے تو سونے دوں گی
اچھا ہمارے گھر والے تو ہے نا مطلب کولر وغیرہ چل رہا تھا ب بند کر کے اٹ جاؤ ہو گیا ٹائم لمیٹ کر ت میں ت باری
ویسے تو ایسے کیونکہ اب تو ہم انسٹا وغیرہ سب ڈیلیٹ کر چکے ہیں کیونکہ ہم پڑھائی پہ دھیان دے رہے جی
جی جی الحمد للہ دیکھو پڑھائی پہ دھیانینا بہت ضروری ہے آج ٹائم
جی ابھی نہیں اگر انہیں پتا چل جائے کہ ہم موبائل استعمال کر رہے تھے رات میں تو اٹھا دیں گے صبح جلدی ہمیں پڑھنے کے لیے تعلیم کے گے بٹ ابھی جی اگر ان کو پت ہے کہ ہم رات میں پڑھ رہے تھے وہ دیکھتے رہتے نا رات ہوٹ جاتے ہیں تو کہ کیا کیا کر رہی ہیں ہاں اگر ہم تعلیم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ پھر ہمیں نہیں اٹھاتے صبح کیونکہ انہیں پتا کہ ہم ل کے اٹھیں گے پھر جی جی بالکل
کیونکہ انہیں انہیں پتا ہوتا ہے کیا بچے جب پڑھائی کر رہا ہے تھک گیا تو وہ کیا سوچتا ہے لیکن صحیح دیکھو جب میں مط اسٹڈی وغیرہ کرتا تھا اب تو کرتا نہیں گلیشن چل رہی ویسے سے میری پہلے مطلب میں کوچنگ وغیرہ کرتا تو میر میں بھی کیا نو نو بجے اٹھتا تھا
ہ جی بالکل
یہ ہے لیکن اب تو تو کیا سچویشن ہی ایسی ہے جو کیا جلدی اٹھنا پڑتا ہے
جی آپ کا پھر کام ہے نا اس کی وجہ سے آپ کو جلدی اتنے
ہاں ہاں اس اس اس وجہ سے اب پھر کیا کریں لیکن یہ ہے جلدی سونے کی عادت بھی ڈالنی پڑی اب کیا کریں
جی بالکل پھر نیند پوری نہیں ہوں گی تو پورے دن آپ کو کام کام میں میں کام میں من نہیں لگے گا پھر آپ کو
بالکل بالکل انسان وہ ایکٹیو نہیں رہ پاتا جو رہنا چ چاہے
جی لائک ہمیں لگتا ہے نا کہ موبائل بہت مس بہت فائدے مند ہے لیکن اس کا استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے لیکن
ہاںاں وہ کہ دونوں کے فائدے بھی اور نقصان بھی دیکھو
جی
ویسے ہے نا میں تو یہ مانتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی دیر دیکھنا پانچ دس منٹ تو ٹی وی وغیرہ دیکھ لو تو وہ بہتر ہے ویسے
ہاں ٹی وی میں ہم سب پورا پریوار ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہے نا تو اس میں زیادہ مزے آتے ہیں
ہاں وہ صحیح ہے اس میں کیا جیسے ڈرامے وغیرہ بھی آتے نا تو زیادہ نہیں آتا اس میں مطلب تھرٹی منٹ کے ایسے آتے ہیں
جی بالکل نہیں ایسا ہوتا نا کہ ٹی وی دیکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ پورا گھر ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ دیکھ سکتا ہے اس سے کیا ہے گھر والوں کے بیچ جو قربت ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی ہے ساتھ میں بیٹھنے سے
جی جی بالکل
گفتگو کر سکتے ان کا حال چال لے سکتے ہیں ویسے ہمیں وقت نہیں ملتا پورے دن سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں بٹ یہی ٹائم ہوتا ہے کہ ہم ساتھ میں بات گفتگو کر رہے ہیں حال چال لے رہے کہ آج آپ ک دن کیسا بیتا
جی جی ج ج جو کوئی ایسا ہے کیا جیسے آپ کے گھر میں تو پھر بھی
جی
کیونکہ مطلب کیا ہے ہماراری تھی مطلب چار پانچ سال پہلے تھی ٹی وی پھر ہٹا دی تھی بیچ پہ تو مطلب اے سی آئی ٹی و کہ بند کوئی دیکھتا ہی نہیں اچھا ہی نہیں ہے پھر فون سب کے پاس آ گیا نا لفڑا یہ ہے
جی بالکل پھر سب موبائل کا ہی استعمال کرتے ہیں
جی جی مطلب دیکھا جائے تو موبائل فون کا یوز اگر اچھے سے کرے تو بہتر بھی ہے ہمارے لیے اور مس یوز کرے تو نقصان دہ بھی ہے
جی بالکل جیسے دیکھی پہلے ہمیں بات کہنے کے لیے گفتو کرنے کے لیے ہمیں بہت دور دور تک پیغام پہنچانا پڑتے تھے ہم چٹھیوں کے دوارا پہنچاتے تھے اس کو یا پھر جی بٹ آج آج کل موبائل سے ہم دوستتے رشتے توے رابطہ بھی آسانی سے سے رکھ سکتے ہیں
ب شک
ہم ویڈیو کال کر سکتے ہیں اور جتنی بھی ضروری معلومات ہوتی ہے ہم ان سے حاصل کر سکتے ہیں صرف ہمیں صرف ہمیں ایک منٹ لگتا ہے اب ان سے گفتگو کرنے کی
وغیرہ پہنچانی تھی اپنے کو پوسٹ آفس میں ڈال کے آنی پڑتی ڈیلیڈ پتا نہیں کتنی دن لگے پندرہس دن لگے یا سولہ دن لگے پتا نہیں کیا اس کا کو
جی بالکل وہ بہت ٹم وہ بہت وقت لگ جاتا تھا اس کو پہنچ
ہاں اور پہلے پتا ہے کیا ب پکچیوں سے بھی جاتے تھے سندیش
جی جی بالکل کبوتر کے دوارا
جی جی جی بالکل اب پتہ نہیں یار وہ مطلب جاتا کیسا ہوگا لیکن وہ لوکیشن پہ
ان کو کیسے پتا ہے کہ ان کے گھر پہ چھٹی پہنچی
لیکن وہ ہے نا پکچیوں کی مطلب ٹریننگ اس طریقے سے کرتے تھے پہلے کیا مطلب ان کو پتا رہتا تھا مطلب خاص خاص لوگ گے جیسے آپ کو پتا رہتا نا کہ یار یہ اپنی خالہ ہے نی بوا ہے ویسے ان کو بتاتا بیر اس گھر پہ جانی چٹ ہے
جی ہو سکتا ہے ان کو اس حساب سے کیا جائے جی بالکل
اچھ ہوتا ہے اور آپ بھی دیکھ ہو ٹی وی وغیرہ
نہیں میں ٹی وی اتنا نہیں دیکھتی آج کل میں بھی زیادہ ہی موبائل کا استعمال کرتی ہوں
اچھا اچھا اب بھی موبائل کا یوز زیادہ کرتا ہوں کیا کر رہے یار ملب سچویش اس پیدا ہو گئی ج س کرنا پڑتا ہے کیونکہ آج کل کیا ہر چیز ڈیجیٹل ہوگی نا کلاس وغیرہ لیکچر وغیرہ ہر چیز پہ آتی ہے د خوش ہو جاتی آج کل تو تعالم بھی ہمیں جی بالکل بکل بالکل اور آج کل مطلب آن لائن ورک وغیرہ بھی کیا زیادہ چل کے دیکو جیسے مطلب ویب ڈیزائننگ وغیرہ تو یہ سب ہے نا مطلب ٹیکنالوجی کے اوپر ہی نربھر ہے
جی بالکل آج کل تو سارے کام آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں
جی جی بالکل بالکل ب صحیح ہے ویسےطلب جیسا بھی کوئی اپنی مطلب گھر کی مطلب لڑکیاں وغیرہ ہے وہ مطلب باہر نہیں جا کے پڑھائی کرنا چاہتے گھر پہ بھی کر سکتی ہے اس کا یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے
جی جی بالکل
ت کہہ ان کو مطلب کیا ہے جیس گرمی وغیرہ بڑھ رہی ہے تو پریشانی نہیں ہووںا
جی بالکل وہ پھر آ آج دیکھیے ایسے موبائل کے اپنے ہی فائدے بھی تو اپنے نقصان بھی ہے ابھی کچھ لوگ جیسے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں یا پورا دن گیم میں کھیلنے میں گزارتے
ارے وہ بہت بہت مس یوز ہو تھا اس تو اس کی وجہ سے انسان برباد بھی ہو جاتا ہے
جی بالکل پر
پیسے لگاتے ہیں نا وہ کییسے برباد ہوتے ہیں
جی بالکل وہ پورا بچوں کو تو خراب کر دیتا ہے اگر ان کو بچپن میں موبائل دے دیا جائے
بہت غلط ہے بچوں کو فون دینا مطلب کیک ان کا مطلب کریئر بنانے کا ٹائم ہوتا ہے لیکن پھر وہ ایس مطلب سچویشن میں ہو جاتی کہ یار مطلب بگڑ جاتا ہے ان کا کرئر وغیرہ
جی ابھی آپ جیسے ہماری بہنیں ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی بہنیں ان کو بچپن سے موبائل لے دیا گیا ہے ہمیں تو نہیں ملا تھا ہمیں تو دسویں کے بعد ہی ملا تھا
جی جی
ان کو ابھی سے دے دیا گیا ہے اور ان ان کی وجہ سے ان کے جو تعلیم پہ کافی اثر دکھتا ہے اس چیز کا
وہی تو ہوتا ہے نا وہ تعلیم پہ کم دھیان دیتے ہیں پھر مطلب فون میں زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں
جی بالکل کبھی اگر وہ اگر موبائل کا استعمال نہیں کریں گے پھر ٹی وی دیکھنے لگیں گے
بالکل بالکل بالکل ان کی کیا عادت تھی اس طریقے سے بن گئی نا اس لیے میں نے تو میں نے ٹویلھ بع وز کرا ہے فون سے
نہیں ہمیں بھی ٹویلتھ کے بعد ہی ملتا بٹ ہے نا ہمارے جب ہمارا دسویں تھا تب کورونا آ گیا تھا تو اس کے اس کی جی تو اسی کے اس کی وجہ سے نا آن لائن جتنے بھی کلاس وہ آن لائن ہو گئی تہی ہماری
اچھا چلو بہت صحیح کرا آپ نے بہت اچھا لگا مجھے آپ نے اتنا کچھ سمجھ ج ہے مجھے موبائل اور ٹی وی کے بارے میں
جی شکریہ آپ کا بھی
جی شکریہ ان شاء اللہ پھر بات ہوگی اللہ
جی اللہ حافظ